ہلو السلام علیکم
السلام السلام علیکم
اپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ کو
جی ہاں جی ٹھیک ہے گھر پے سب ٹھیک ہے
ش
آپ گو پتہ آپ کا کتنا سلو نیٹ چل رہا ہے قسم سے
ہاں ہاں اب کیا کرو یہیا نیٹ سلو ہی چلتا ہے
آپ نے کیوں نہیں ابھی تک وائی فائی لگایا
اب تو مانا یہاں پہ لگانے پھر چلے گا ہمیں وائی فائی
چلیے کوئی بات نہیں
جی
مجھے بتاؤ آپ نے کھانا کھایا
آپ نے کھانا کھایا
ہ ہاں میں نے دکھایا کب کا تب سے بہت ٹائم ہوا
اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے
تب سے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا جی
کھانے میں کیا بنا تھا
کھانے میں ہمیں بنا تھا ا پالک
اور
جی
ہ ویسے آپ گئی تھی اسکول
ہاں میں نے یہ ہزار بار بتایا گئی تھی لیکن واپس آئی
ہوں ٹھیک ہاں جی ہاں جی
تم گیے تھے
میں کہاں گیا تھا ہمیں تو یہی جانا ہے ٹوینٹی تھری سے میں کہاں جیادہ
اچھا ٹھیک
چلو کوئی بات نہیں
آپ وہاں سے متنا بارش ہو رہی ہے ابھی
نہیں نہیں
یہاں سے اتنی بارش ہو رہی ہے کیا بتاؤں میں آپ کو
یہاں سے نہیں ہو رہی ہے لیکن وہاں سے پتاہ نہیں کس گاؤں میں رہتیوں
ہ مجھے تو پتہ ہی آپ کس سٹی میں رہتی ہو
جی جی
وہی سے تو اسستھی سے الاب ہے
ہاں وورناک کیا
اور کیا وہی سے تو اصلی سی علاب میں
ہاں یہاں سے کہاں کون سا سیلابا
ہاں ہے تو سری دیکھو کیا بولتے ہیں اس کو سری نگر ہے نا لال چوک
اس کو کیا ہے
آپ نے د ہی دیکھا ریلس وغیرہ میں
میں کہاں فون چلاتی ہوں
ہاں ہاں یہ بات ہے آپ کا فون چلا د ہو
جی
جی جی
ہاں ہاں یہاں پہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو اور کر ل یہاں پہ کو بکواس بھی ہے تھوڑا صاف سنرا ہو
وہاں وہاں پائی کاں کو نا
ہ انشا ہے میری دادی ہے
اچھا اور
اورک ان کو اتنا بکواس سے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے ان کو کیا ہوگا
اچھا ٹھیک
آپ دیکھ رہ ہو مجے تھوڑا نہیں چڑی ورنہ ویے مجھے کبھی بھی نہیں چڑھتی
چلے لاسٹ کال ہے کوئی بات نہیں
جی جی وہی میں بھی سوچ رہی
جی جی چپس
ہاں
کوئی بات نہیں کرائیے کے جی جی آنا ابھی نہیں ہے دیکھنا میں آپ میں نا یہ ریلس آپ کو خود دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اسکرین شیئر پہ
ہاں اوکے ٹھیک ہے
ہاں آپ نے ہی دیکھ پاری بس ٹھیک ہے
آپ نے بہت ساری بھیج ہے ودی کو
نہ ن مت دیکھیے میں آپ کو خود دکھاتا ہوں
چلو اس کی بع ٹھیک ہے
اس کے بعد ہاں ہاں اس کے بعد اس
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میری دادی کو سبک واسا میں نے اس کو بتایا چپ کرو چپ کرو چپ کرو ہاں سمج سمج میں
ہاں جی
آپ کیا سننا چاہو گے
کچھ بھیجو آپ کو اچھا لگے
میں کیا بتاؤں مجھے ابھی یہ پریپریشن چل رہی ہے یہ حیا ہوگی شاید
کیا بولتے ہیں اس کو ا مجھے ابھی پیپر کی یہ یہ نا اگزام کی تیاری چل رہی ہے
اچھاگزام ایگزام کب ہے آپ کے ویسے
ہوگے آشا ستانے کاب ہوگے یہ اس نے حیا لاری ہوگی نیچے چلای یہ میری بہن چلا رہی اس کو دماغ خراب ہو گیا
اچھا ٹھیک
ا ہاںاں
ٹھیک م وسے ہی بھائی کو کس کے پاس ہونا ہے
پت نہیں جہاں پہ اب اس کو من اٹ ہوگا
اچھا ٹھیک اچھا آپ گئی تھی نا پرسوں گھومنے سون مرگ وہاں کیسا مزہ آیا
ہ ٹھیک ہی تھا اپنے کپڑے وغیرہ لائے شادی کے لیے
ک شادی کے لے نا ابھی کہاں لایا لائیں گے لائیں گے
اچھا ٹھیک
جی جی
کب مان ہیں ویسے شادی کب ہے
ہاں شادی ابھی تو ہے شاید کچھ ایک منتھ تک
کہ شادی کس کی ہے
شادی ہے میری کزن کی
اچھا ٹھیک
جی جی
ان کو یہ کیچمنٹ انگیجمنٹ وغیرہ ہو ہی گیا
کیا
اچمنٹ انگیجمنٹ وغیرہ ہو گئی کیا
ہاں آپ تو شااد ہی ہے
اچھا ٹھیک ہے تو میں
میں نے بتایا تھا شاید اس سے پہلے آپ کو
تم نے بتایا نہیں تمہیں بتایا رشتہ مطلب نا رشتہ آ رہا ہے ایسے ابھی شادی نہیں ہو
ٹاسک پہ بتا رہا ہوں ان کو شادی بھی ہوئی تھی
اچھا اچا ٹھیک
سمجھا کرو تھوڑا سا
ہاں ہاں سمجھ
ہاں جی
جی
ہاں آپ کو پتا ہے مجھے کیا کمر میں درد ہے
کیسے
پتا نہیں میرے کمر کو کیا ہوا
یہ ہوتا ہے کھبی
جی جی
اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے اوپر سے مجھے نا جم میں شولڈر کو بھی لگے میں بتا رہا تھا نا تین بجے شاید آپ کو نہ پانچ بجے
کیسے
میں نا مجھے نا یہ اس سے لگی کیا بولتے ہیں اس کو پلیٹ سے مجھے اسی پہ گرا ہے
اچھا
جی جی
اس کا وزن کتنا تھا
اس کا وٹن تھا شاید ٹین فائیو کے جی
ہاں
قسم سے آب مجھے ابھی مما کر رہی تھی مالش جی جی
ہوں آپ یہی کام کیا کرو ٹھیک ہے
جی جی
ہوں
مجھے اتنی مطلب نا پین ہے ابھی اس میں کیا بتاؤں میں آپ کو کسم سے
اس کو گھر میں رکھو فین نہیں رکھو
چلیے ٹھیک ہے
ہوں گرمی سے فرق ہو جاتے ہیں
ہوں
گرمی سے فرق ہو جاتی ہے
ہاں ہاں یہ بات بھی صحیح ہے اچھا مجھے اب یہ بتائیے آپ کو کتنے پیپرس ہے
ابھی پتتا نہیں ہے ہوگے پانچ
اچھا
جی
پانچ مجھے لگتا تھا شاید یہ کم سے کم سات آٹھ ہو گیا
ارے نہیں پانچ ہوں گے
ٹھیک ٹھیک
جی
اور ہم اس کے بعد جی ہم اس کے بعد یہ چالو کریں گے نا
کیا
یہ نا ٹاسکس اور
نہیں اس کے بعد کہاں
جوک کر رہا تھا کیا ہوا آپ کو میں جوک کر رہا تھا آپ کو
اچھا ٹھیک
جی جی
یہ تو اب کمپلیٹ ہو گیا اب کل
چلیے ٹھیک ہے
جی مجھے ٹاسک سے آٹومیٹک م چتی ہے
جی اچھا تعصق سے
ہاں
اچھا
ہاں جی ہاں جی پتا نہیں آیا نے اوپر کہاں کیا کیا ہوگا
وہ تھگے ہوئے ہو گئے
ورنہ کیا مجھے اب چھنا تھا اس کو اتارنے شاید
کوئی بات نہیں وہ وہیں سے آئیں گی پھر اس کو وہی اتاریں گے ہاں جی
مل بھی لگ
جی جی
جی اور آپ نے اسائنمنٹ سارا کمپلیٹ کیا یہ اس اسکول کا جو سر ووکیشن کے بعد دکھانی ہے
ہاں نہ مجھے نا ابھی یہی کچھ دس پندرہ پیج لکھنے ہیں
ہاں
بس بس
پھر کمپلیٹ ہو جائیں گے
ہاں ہاں پھر کمپلیٹ ہو جائیں گے
کب تک ختم ہو جائیں گے
یہی کچھ ا دو تین گھنٹے میں
دو تین بنتےے میں بس
ہاں ہاں مجھے نہیں لکھنا ہے زیادہ یہی کچھ میں نے بتایا نا اب دس پندرہ پیج
ہاں
بس اوتننا ہی لکھنا
چلو پھر کوئی مسئلہ نہیں
جی جی
ہاں
ہاں
اپنی مرچی کھائے ہے کبھی
مرچی ہاں میں تو کھانے کے ساتھ مرچی کھاتا ہوں
اھا
کسم سے کیوں اس میں کیا ہے ہاں وہ نا گرین والی کیوں
اں میں نے بیاج کھائی لیکن آپ کو پتاہ میں نے مرچی نہیں بتایا میں نے لیچی بتایا
آپ کو بت میری مما کتنی مرچی کاتی ہے کھانا کے ساتھ کم سے کم یہی کچھ ہاں جی ہاں جی ویسے آپ نے کیا بتایا تھا
نیچے نچے
کیا
نیچی
اچھا لیچی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہاں میں نے کھا ہے بہت بہار
مرچی تو ہم بھی کاتے ہیں کھانے کے ساتھ وہ مطلب ہوتی ہےصل میں ٹیکھی
ہاں جو تیکھی والی دا وہ بس ہمارے گھر میں مما کھاتے اور پاپا بس بہن اور میں نہیں کھاتی ہے وہ جو تیکخھی ہوتی ہے نہ تیکخھی والی مما کھاتی ہے جدہ
آپ کو پتا ہے جو ٹییکے والی ہوتی ہیں نا ان کو جو ہوتی ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو کشمیر میں تو تو آ اس پہ وہ تیل میں ڈالنے ہوتے ہیں پھر یہ تھوڑا فرائی کرنے ہوتے پھر وہ باہر نکالے ہوتے
ھم
پھر وہ باہر نکالنے ہوتے ہیں ہے اس کو نمبو نیمبو ڈالنا ہوتا ہے پھر وہ ہو جاتے ہے